السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ اور سب خیریت سے ہو تب ک لیتے ہو
بولیے
جی آپ کی آواز جو ہے کم آ رہی ہے
ابھی ٹھیک سے آ رہی ہیں
جی خیریت سے ہو سب
جی جی خیریت آپ کیسے ہیں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ہم بھی خریست ہیں جی موسم
بولے ابھی ہم کس سے بات کر رہے ہیں بس سب بڑھیا
الحمد للہ ماشاء اللہ ج ہم جو ہے دیکھیے آج کی جنریشن فاسٹ فوڈ میں اتنی وہ ہو رہی ہے کہ انسان فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرنے لگ گیا
بالکل یہاں تو ہاں جی ہاں جی آواز آئی
جی آپ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو فاسٹ فوڈ کا شوق فاسٹ فوڈ کا سیون کرتے ہو آپ
میں کرتا تھا لیکن اب میں لگ بھگ ایک ڈیڑھ سال سے میں نے بہت کم کیا ہے بہت کم کیا کی کیونکہ اس سے نا جو صحت ہے صحت پہ بہت زیادہ غلط اثر پڑنے لگا تھا
بے شک صحیح فرمایا آپ نے
بالکل
ج دیک جی دیکھیے فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بہت گھاتک ہے جو ہے آج کل ہم کیا کرتے ہیں کچھ ٹائم بچانے کے چکر میں جیسے کہ ہمارے ب ویرہ جو ہے وہ اسکول جاتے ہیں تو جو ہے ہماری عادت ہے اس کو بیس روپئے دے دیں گے دس بیس روپئے تیس روپے ک لو بیٹا جائیے آپ جو ہے دکان پہ کچھ بھی کا لینا چاؤن برگر موموز آپ کیچھاؤ جو کھا لینا ج ٹھیک ہے پھر وہ جاتے ہیں بچے کا لنچ ہوتا ہے جب بچے لنچ اس میں جب کھاتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے ایک دن میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ان کو آٹھ دس دن ریگولر کی عادت تھی بن جاتی ہے انوں کی اگر ان کی امی ان کو بول یہ بیٹا آج آپ کے لیے ٹفن پیک کریں گے ہم جو ہے آپ ٹفن لے کے جانا ہے نہیں امی امیزان جو ہے ہم کو اچھی نہیں لگتا روٹی ہم کو وہ اچھی لگتی ہے موموز برگر اچھے لگتا ہے ارے بیٹا نہیں آ ہی نہیں اگر مانو کہ آپ زبردستی اپنے بچوں کے لیے بانج بھی دو گے نا ٹفن پیک بھی کر دو گے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ٹفن کو واپس لے آئے گا پیک ہوئے ٹفن کو وہ تو صرف وہیں کھائے گا چاؤمین برگر مومو اس کی عادت پٹک رکھھی ہے اس کی عادت ایسی بن جاتی ہے کہ اس کو چھوڑے گا نہیں وہ اور جب بچپن جو ہے جب بچہ جو ہے جب حالت بچے کے ہاتھ پ درد کرتے ہیں بچے کو جو ہے کمزوری سے محسوس ہوتی ہے جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو بچے ڈاکٹر سے جب ڈاکٹر جو ہے اپنے اس کے امی ابو سےچھ آپ کے بچہ کیا کھاتا ہے آپ ٹفن میں کیا بیجتی ہو کہ جو ہے فاسٹ فوڈ یہ چان برگر کھاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اچھا آپ کو پتہ نہیں کتنا نقصان ہے یہ تو آپ دیکھیے ان چیزوں کو انگزا کرو یہ ہماری باڈی کو کمزور کر دیتا ہے اور آپ بچے کی اگر ابھی سے آادت ایسی ہی ڈالو گے تو بچوں کبھی روٹی نہیں کھا پائیں گے کیا کیا س آپ کی فن پہ ا پیکوں نہیں کرتے فن پیک کرتے ہو کہ کبھی کبار جو ہے ہم لیٹ اٹھتے ہیں تو تھوڑا کام زیادہ رہتا ہے تو ہم بچوں کو بول دیتے ہیں فاسٹ فوڈ کا ہے تو دیکھیے کیا مطلب آپ جو ہے اتنے ویست رہتے ہیں کہ بچوں کے مطلب کام میں اتنے وستت رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پاٹ فوٹ کے لیے بول دیتے ہیں کہ وہ کھا لو چا برگر محمت اپنے بچوں کو موت کے منہ میں دے لو فیک رہےی ہو آپ
ہاں ہاں ہاں
دیکھیے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے بچوں کو جو ہے ٹائم نکال کے کھانا بنائے اسے کھانا ٹفن پیک کرے اس کے لیے نہ کہ باہر کی چیزوں کی اجازت نہیں دے کہ آپ وہاں جا کے فلا کچوری سموسے کھائیے اور چاؤمین بر کر موموز کھائیے یہ بہت نقصان داک ہے آنے والے ٹائم میں جو ہے آپ جب آپ کے بچے کی طبیعتیں خراب ہوگی تب آپ کو اس چیز کا پتا لگے گا کہ ہاں ہمارے ب
یہ دیکھے دیکھے مسئلہ کیا ہے آج کل کے جو ماں باپ ہیں نا یہ ن ان میں اتنا صبر نہیں ہے کیونکہ بچہ اگر تھوڑی سی ضد کرے گا نا تو یہ دلاتے ہیں
بیی شھک بیی ک صحح
کی صحت کے لیئے ناساز بھی ہو لیکن نہیں دلاتے ہیں یہ بولتے کہ آپ بچہ روئے گا تو رونے سے بہتر ہے میں اس کو دلا دوں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بچے کی صحت کے لیے بالکل بہت زیادہ ناسااز ہیں کہ بچ ب کی صحت کے لیے بہت مطلب بہت زیادہ اثر ڈالے گا آگے جا کر کیونکونک ابھی جب ہم سنتے اپنے دادا پر دادا کی اسٹوری سنتے کہانیاں سنتے تو وہ بولتے ہیں کہ ہم اتنا اتنا سفر کرتے تھے پیدل سفر کرتے تھے وہاں جاتے تھے یہاں تے تھے اتنا کام کرتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے لیکن آج کل کے جو بچے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر پا پاتے ان میں جو وہ تندرستی ہے ہی نہیں بچی ہی نہیں ہے تھوڑا سا کیا چلیں گے تو تھک جائیں گے
نہیںسا اگر تھوڑے بچے کو تھوڑا سا کوئی دکان ہے نا پاس میں پچاس میٹر یا سو میٹر کی دوری پہ تو وہ اگر وہاں بول دے نا بچے سے کہ جا بیٹا وہاں جا کے وہ سامان لے کے آنا ارے پاپا پیر درد کرنے لگتااتتے ہیں امی جان کتنی دور ہے مطلب دور تو چاہے پاس ہی ہو لیکن ان کو دور لگتا ہے کیونکہ دور ان کو ایسے لگتا ہے ان کو پتا ہے کہ ہمارے پ ہاتھ پیر درد کریں گے پییر درد کریں گے کہ بیٹا آھر وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو ہے ہمارے ابو جان ہم نے اتنی محنت کی ہم تین چار چار کلو میٹر تک کا سفر پانچ کلو میٹر تک کا سفر یوں ہی طے کر لیتے تھے پیدل اور ہم ڈیلی رننگ کرتے دو کلو میٹر ڈیلی ویام ایکسرسائز کرتے تھے دو کلو میٹر تو رنگ ہوتی تھی ہماری تو بھائی رننگ ہوتی تھی آپ کی عادت آپ نے اپنے بچوں کی خراب کی ہے آپ کے پاس جو ہے اتناا ٹائم نہیں ہے بچوں کو کھانا بنا کر آپ پیک کر کے کھلا دے اگر آپ کو کبھی بچہ مان لو کہ جضد کرتا ہے اچھا کرتی ہے ب آپ جانتے ہو یہ فاٹ فوٹ جو بناتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایک تو گٹیا قسم کے کم سے کم پیسوں کے مسالے لاتے ہیں اور جو ہے سب سے کم کوالٹی کا تیل لاتے ہیں ملاوٹی تیل استعمال کرتے ہیں ان کو اس چیز سے مطلب نہیں ہے جی ان کو ان کو چیز تو مطلب نہیں ہے کہ بچے کی طبیعت خراب ہوگی ان کو مطلب ہے پیسہ ہم کو تو پیسے کمائے سے مطلب ہے تو دیکھیے جو ہے اگر بچے کی اچشا ہو تو جو ہے ہم کبھی کبھار ہو جاتا ہے پندرہ دن میں مہینے بھر میں اپنے گھر پہ بنائیے اچھی کوالٹی کا تیل لائیے ا اچھی کوالٹی کے مسالے لائیے اور د اپنے گھر پہ بنائیے اگر آپ کو بنانے نہیں آتا ہے تو یو وب پہ دیکھ کے بنائیے ایک دو بار تو چلو بگڑ جائے گا ایسے بن جائے گا لیکن آپ کی ہیٹ بن جائے گی دھیے جی جی پچھلی بار دوسری تیسری بار آپ ٹرائی کرو گے الحمد للہ ضرور بالکل اچھا بنے گا اور یہ روری ہے نا ڈیلی آپ ب ج کبھی کبھی آپ کے بچے کی اچھا ہو تو پندرہ دن میں مہینے میں سے بنائی بس باہر کے فاسٹ فوڈ کا سیون نہ کرے آپ کو بنانا ہو تو گھر پہ بنائیے اس نے کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز آھ اس سے بنی ہوئی چیز الحمد للہ اس کوئی حرد نہیں ہے ہم کو پورا وشواس ہو جاتا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہوں گے ہم نے اچھا تیل ڈالا ہے اچھے مسالے ڈالے ہیں اور جو ہے پرانا تیل کا استعمال نہیں کیا یہ کیا کرتے ہیں فاسٹ فوڈ کی دکان والے یہ جس دن شام کو جو ہے جب دن کی دکان بڑھاتے ہیں شام کو رات تک دکان بڑھاتے ہیں تو جو تیل بچتا ہے نا ان کا اسی تیل کو ہی دوسرے دن استعمال کر لیتا ہے
دس دس دن تو یہ چلتا ہے ان کا تیل یہ تو جب تک وہ پورا تیل خ م نہ ہوگا تب تک تو یہ استعمال کرتے رہتے ہیں وہی یہ تھوڑی بدلتے ہیں
صحیح فرمایا آپ نے بالکل
اور جو ان کا جو را مٹیریل ہوتا ہے ان کے اسٹور میں یا جہاں پہ ان کا کچن ہوتا ہے وہاں پہ کوئی صفائی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ایسی چوہے وغیرہ کیڑے وغیرہ چلتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں اور بالکل بھی صفائی کا تو یہ کوئی پالن کرتی ہی نہیں ہے
دیک سب دیکھ سب صحیح فرمایا آپ نے تو دیکھیے
اور میں نے کیا دیکھا ہے کہ جو نا جو مجھے خود میں خود کو بری بات لگی بہت زیادہ بری ہے میرے دل کو چھو گئی وہ بات وہ تھی کیا کہ میں نے میں نے ایک میں کیا بہت سارے ہاسپٹلس میں دیکھا جو ہاسپٹل کی کینٹین ہے وہاں پہ اتنا گندا فوڈ ملتا ہے اتنا کیونکہ ہاسٹل میں میرے خیال میں سب سے ہیلدی فوڈ ملنا چاہیے
ب شخ بی شخ
لیکن وہاں پہ سب سے گندا فوڈ ملتا ہے بہت وحیات پور ملتا ہے تو بہت حیران انگیز یہ بات لگی مجھے کہ
جی جی جی دیکھیے وہ کیا ہوتا ہے دیکھیے وہ ایسے کرتے ہیں ہوٹل والے جو ہے جب اکٹھے بچے ہوتے ہیں زیادہ بچے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں میں رہتا کون زیادہ ب ہوتا ہیں تو وہ جو آرٹے کی دندائی کرتے ہیں نا تو اللہ تالیا بچائے اس چیزوں سے کھانے سے بجائے اپنے پیروں سے بڈتے اٹاتے وہ اتٹے وہ اپنے پیروں سے گھومتے ہیں وہ ہاتھوں بھی جگہ پیروں کا استعمال کرتے ہیں وہ
ہ ہاں ہاں
غلط ہے یہ غلط ہے ارے بھائی دھیرے دھیرے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ آٹے کو گونھ لے اور جو ہے سبزی کو ہ کوئی سبزی لے کے آتے ہیں ٹماٹر گوبھی آلو تو ان کو اچھے سے نہیں دھوتے ہیں وہ وہ بس ایک پانی کے اندر کنگال کے ہو گیا دھل گیا بس دیکھو گ کسی بچوں کی جان کے ساتھ کھلواڑا نہ کرے آپ آپ کے اپنے بھی بچے ہوں گے آپ کے اپنے بھی بچے ہوں گے آپ اپنے ان ہواسٹل میں جو بچے رہتے ہیں ان کو اپنا سمجھ بھی کھلائیے آپ
بالکل
اگر آپ اس طریقے سے کھلاؤ گے گندا اور پانی سے دھو کے کھا سبزیا وغیرہ نہیں بنائیں گے اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اللہ تعالی یہ عذاب آپ کے بچوں پر بھی مکمل کر سکتا ہے آپ کے بچوں کو اپنی فیملی کو بھی مکمل کر سکتا ہے یہ حساب ایسا نہیں کرے آپ نہیں سوچے کہ ہماری فیملی کے تو اچھے کھاتے ہیں ارے بھائی اپ بچے کا لے اگرپ کسی دوسے کے بچوں کے لیے غط کرو گے تو اللہ تعالی کا عذاب گر جائے گاپ کے اوپر
بے شک بالکل یہ تو صحیح بات ہے
تو دیکھیے ہمیں جو ہے فاسٹ فوڈ کے سیون کرنے سے بچے الحمد للہ آپ نے فاسٹ فوڈ کے بارے میں ہمیں بہت سی اچھی باتیں بتائی اور ہم میںیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمد للہ آب تک پھر ملاقات ہوگی ہماری
انشاء اللہ انشاء اللہ
ٹھیک ہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
السلام علیکم